ہاں جی
کیا کر رہے بزی ٹھیک کیا
نہیں نہیں تھوڑا سا مشین میں کپڑے تھے وہ نکالے ابھی
ہوں اچھا اچھا واشنگ مشین یوز کرتے ہ ہ ہ سی بات
ہوں
اچھا میری مام کا ریسیپی ہے نا
ہوں ہ
وہ کھا میں بناتے ہیںھ
اچھا ہاں کھوو میں ہاں
کوا میں شوگر ڈال کے بادام ڈال کےظعفران ڈال کے اسے ہر شیپ میں وہ سوکھنے کے بعد شیپ میں کٹ کر کے
اوکے پہلے بوائل کرتے ہیں اس کو
ہاں پکان اسسکو پوڑا ایک ساتھ ڈال کے پکانا وہ جب تک وہ گول نہیں بنتا
ہاں ہاں
تب تک
پھر اس کو شیپ دینا پڑتا ہے
کے آٹا کی طرح گھوم کے
ہوں ہاں
اس کو کٹ کرنے کا ملتا ہے نا ہاتھ شیپ اس پہ کٹ کر ل پھر س کناا
اچھا
ہوں
فریج میں رکھ کے پھر سوکھ جاتا ہوگا نا وہ فریج میں رکھ
نہیں فریج میں نہیں باہر رکھتے ہی کھا سکتے
اچھا
اگر رانگ ٹائم رکھنا ہے تو فریج میں رکھ لینا نہیں دس پندر دن کے دے باہر رہتا ہے
اچھا اچھا ہوں ہوں
وہاں کا کیا فیمس سویٹ ہے
سویٹ تو میں نے بتایا آپ کو یہی فھر چٹنی حلوا یہاں آ یہاں پہ یہ ہے اور شور خورمہ وہ تو بناتے ہیں شیر خورما
وہ تو بناتے ہیں میٹھے میں
سٹ نہیں دکان پہ پوچھ رہے ہیں
دکان پہ تو یہاں پہ بہت ساری سویٹس ہے ہوں موتی چور کے لڈو ہے ہاں بیسن کے کہ لوڈو ہے آ کاشو کٹ لی ہے
ہوں آپ کیا زیادہ لیتے ا اپل
ہم میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں ا وہ نہیں بنتا کیا بولتے ہیں اس کو وہ نوں جو پوٹلی سے ڈالتے ہیں ایسے گول گول کر کے
ا بوندی ٹائپ کچھ ایسا ہاں
جلیبی
جلیبی یس
ہاں اچھا اچھا ممبئی فیمس ہے نا پھاپڑا جلیبی
جلیبی
فافڑا جلیبی فیمس ہے نا وہاں پہ
اور کچھ نہیں آپ پ کاا ہو گیا کام سارا
رہتا رہتا ہے س جب تک تک یہ پیسر نہ رکھو کاؤ بھی کام
آپ کے گھر میں کون ہے آپ کے بچے ہسبینڈ اور آپ
ہاں ابھی ہاں نہیں نہیں جوائنٹ فیملی مطلب ہاں ہ نڑند سانس نہیں ہے کووڈ میں چلے گئے
اوکے اوکے ہاں ہاں
ہوں نندے وہ نیچے ریتے میں اوپر رہتی ان کال ایک دن اون ان پکوان مار میں رالے دو
اچھا اچھا تو وہ میریڈ ہے
ہاں مریڈ
ہاں ہاں ہاں
ان کے ساتھ ان کے آنٹییرتے
اچھا اچھا اچھا اچھا
کبھی کبھی آ جاتی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں
کو بھی ایک بیٹی ہے ابھی ان کو شادی ہوا نالند کا بیٹی کو
اچھا
سللما سے بات ہوتی ہے
تمہاریے بہت دن ہو گیا کوئی وق کے ریگارڈنگ کرتی تھی وہ بکواس بھی دیکھ ہو آڈ ہوش پائی یہ پیسہ ہے اتنا پیسہ دالو میں نے ایک بھی نہیں کیا بس تم نے کیا
نہیں ایک تو میں نے کیا اس میں سے پتا نہیں کتنا میں نے ڈالا کام ہی ڈالنا تھا لیکن پھر وہ بعد میں وہ بولتے ہیں اس میں پہلے میں نے بولا آپ آپ نے بولا پیسے نہیں ڈالنے ہیں آپ کیا بول رہے ہو آپ اس میں س ڈل نے
ہوں
بولا مجھے بھی نہیں پتا تھا پھر میں نے نہیں کیا وہ
ہاں میں بھی ایسا پیسے والا میں تو بتا کوئی بھی ٹرو ٹرو نہیں رہتا ہے سب جو پیسا پوچھتے ہیں نا ہ
ہاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آت
ہوں آئی ایس آئی سرٹیفکیٹ اور بنا لیتے ہیں اس پہ سگنیچر رہتا ہے پھر بھی وہ ڈیوٹی ہوتا ہے
ہاں
ہوں
آن لائن زیادہ تر فراڈ ہی چلتا ہے آن لائن پورا فراڈ ہی چلتا میرے تو کتنے کتنے پیسے گئے آن لائن میں میرے تو کتنے پیسے گئے آن لائن میں
ہ ہ وہی سب کا آرڑی ہمیں ایک اس میں رہتا ہے کیا وہ کیا بولتے س اس میں تو بھی مل جائ گا کر دیکتے ہیں تو ہم نے آج ٹھکا تو ہمارے پاس پیسا لے
ہمم
ہمم
میرا تو بہت نقصان آن لائن کر کے
ہمم ہمم
ابھی میں نے سیدھا ٹیچنگ جوائن کیا پھر مجھے بول رہی تھی بیچ میں تو میں نے بولا نہیں میں ٹیچنگ کر رہی ہوں ابھی میں نہیں کرنے والی ہوں
کیا جاب بولی
وہ کالنگ کرنی تھی تھی وہ میں نے کیا بھی تھا اس کے ساتھ کام تو پھر اس نے پیسے کم دیے پھر میں نے بولا یہ سب کیا نو سو روپے ایک مہینے میں نو سو روپے آئیں گے تو ایسے کیسے بولا پتا نہیں اس نے اتنا ہی دیا پھر میں نے بولا نہیں اب میں نہیں
ہاں وہی سارا مہینہ محنت کرو
میں نے بولا نہیں میں نہیں کرنے والی پھر میں نے نہیں کیا
اچھا اچھا
ہمم
وہ روب بھی پتا ہے کیا آپ کو
ہاں ہاں ہاں
ہمم
روب بھی بھی وہ بھی کرتی تھی نا
ہمم میں آپ کس کو کال پیر جمانے والے تھے میں نے آپ کو ملا لیا کس کے ساتھ کرنے والے تھے
نہیں میں بیٹی کو بول رہی تھی میں کال کروں گی تو اس نے بولا ابھی نہیں ابھی نہیں
اچھا میں نے بھی کزن سے بات کیا ٹھیک ہے اتنا کیا بات آئے گا کزن تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ ہی کر رہے ہیں یہاں پہ اتنا بعد کیا آئے گا گ یہ وہ بولی اچھا ٹھیک ہے پہلے میں کرتی ہوں پھر بتاتی ہوں کل بول کے بول دیا
آج آپ کا ہو گیا آج کمپلیٹ ہے نا پانچ ہو گئے آپ کے
پت نہیں دیکھنا پڑے گا ابھی
نہیں پانچ ہی تھے نا آپ کو ابھی
نہیں پھر ایکسیڈینٹ ہو گیا وہ پانچ میں جب آپ کال ت نہیں رہنی آ وہ پورا ایڈ ہو گیا
اچھا اچھا اچھا
ٹھیک ٹھیک
میم نے بولا ایک آئی ڈی کے لیے ایک ایک پرسن ری رکھو کر کےیں پتا نہیں میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں یہ ایکسپٹ ہوگا کہ نہیں میم
کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا
ایک آئی ڈی کے لیے ایک پرس سن بولا
ارے چلے گا ایسے مت پوچھو آپ یہاں سے کچھ
اچھا ا
پوش ایسا
ٹھیک ہے س دیکھتے ہیں کیا ہوتا
ہاں ہاں چلے گا پانچ کال آپ میرے کرو کو پانچ کال کسی اور کو کرو ایسے کر کر کے
ہاں ویس ہی بولا میم نے بٹ میں کس کو کروں وہ بھی جان کو ہی پکڑنا پڑے گا بھائی سللما سے پوچھنا پڑے گا
نہیں سدھر روب کوئی کال کرو نا آپ
پوچھ کے ہی تو کرنا پڑے گا
وہی میں کہہ رہی ہوں روبی سے ہی روبی کو کال کرو اس کو بولو میں کر دوں ہاں سلما کو مت پوچھو آپ سیدھا روبی کو ہی پوچھ
ہاں میرے خیال میں وہ بھی کرتے رہیں گے سلمہ بھی
ہاں کرتی ہوں گی
ہ کوئی نہیں چھوڑتی کوئی کچھ نہیں چھوڑتی ہاں ایک چیز نہیں چھوڑتی وہ
نہیں چھوڑ د
بس کمایا بھی ہے کل کمایا اس نے مجھے بھی مجھے خود دکھایا اتنا میرا ارننگ ہے کر کے اس پہ وہ ایک پیسہ دے کے جوائن کرنے کا تھا ن
ہاں تو وہ کماتی ہے اس میں
سیون ہنڈریڈ تب وہ ٹائم میں میں تم نے پوچھی نا میں بھی اس میں جوائن ہوتے کی کر کو پوچھے تو کریں گے دیکھیں گے کتے تک وہتا میں چلے گا اس کو
ہ ہوں ہوں ہ
ہوں ہ
چلو اب جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے
ہاں کوئی
لیکن آن لائن بکواس ہے سارا
ہاں ہاں وہی فیس بک پہ تو کچھ بھی نہیں ملتا میں بھی دن دھن کے ٹک گئی
نہیں ملتا
ہ فلائٹ پہ جات فلائٹ سے جاتی ہو
آ ہاں
فلائٹ سے گئی تھی کشمیر
ہاں ہاں ہاں ہاں
بائی بائے ٹن
نہیں نہیں نہیں فلائٹ ٹرین میں کون جائے گا اپنی جین چٹ کون لے کر
اچھا اچھا ہوں اچھا اچھاچ بیٹا کیا جاب کرتا ہے
وہ ای کلرکس میں ایز اے سینئر اینالسٹ کام کرتا ہے
ہ اچھا اچھا تو پھر کر دی انیں سوالت
اوکے اوکے ٹھیک ہے اوکے